ہاب
کو پتا ہی ہوتے ہے آدھے لوگ
ہوں اور کیا یہ مجھے ہنسا رہا ہے یہ پاگل ہے
حالت کتنی خراب تھی
ہوں انہوں نے آپکو چھوڑا ہی نہیں
اسکول میم وہ پہلے ہی وہ پہلے ہی نکلے تھے تو اب ایک سر کو جس کو زمواری دی تھی اس کو میں بولی میں گھر جاؤں گی اس نے مجھے چھوڑا ہی نہیں مجھے کتنا غصہ آیا پتا ہے میں نے کیا کہ میں بارہ بجے اٹھی یہ نہ نہیں ساڑھے گیارہ لاگ میں اٹھی اور میں نکلی کیونکہ مجھے بہت عذاب تھا وہاں پھرسے پرمیشن نہیں مان گی وہاں پہ تو نا وہ مجھے چھوڑتا وہ بچارا سمجھتا ہے وہ لیکن
جیسے نا یہ چار ہزار کے لیے خود کو بیچا ہے
ہاں پھر پتا ہے پھر کسی نے میری کمپلین کس نے
مگر بیمار تھی یہی تھی کس پھر آئی ہمیں میسج کے جو خود ہی نکلے ان کو پیسے کو ذرا
اور پھر سے آپ تو اتنی بیمار تھی
کنگ ڈے کل ہمیں کل ہمیں جانا ہی نہیں تھا اسکول ہم پھر بھی
ہوں
گئے ہے بس میں نے بھی بولا کاٹو
ذرا اگر آپنی ان مہینوں مگر یہ مطلب پرمنینٹ یہ مطلب پرمنینٹ ہے متنا ہے ورنہ اسکول سے کہیں زیادہ جب سے یہ کام اسٹارٹ ہوا ہوں زیادہ ہی کچھ بکواس کرتے رہتے
اس سے ڈرتے ہے میرے ریزگنیشن سے میں نے پچھ لکھ لوں گی جبکہ میں نے رینیشن لکھلی لیکن تو اب مجھے چھوڑا ہی نہیں بولا نہیں نہیں تو
بولو میری شادی ہونے والی
کرتے نہیں اصل میں کہ اسی نے پتہ نہیں کسی نے کمپلی ان کی یہ نہیں بولا کہ اس کو چکر آرہے تھے اس کو کتنا سر میں درد تھا
وہی نا اب انسان کی ہیلت مطلب پہلے جایں اب انسان کی ہیلت پہلے ہے باقی سب بعد میں غلط غلط تھا غلط سب ہے جام چوری کرے گا لائک اس جا جان بوجھ کے گھر پہ بیٹھے گا ایسا ایسا لیکن ایسے حالت میں بھی نہیں جانے دینا یہ تو غلطی ہے نا یہ تو غلط بات ہے
ساتھ ہی وہ مجھے چھوڑ تا اس
اس کو مطلب مطلب میں یہ جھوٹ نہیں بول
ہاں
تی ہوں اسیکن وہ پتہ نہیں کچھ عجیب سا دوسرا سار اسی کو رکھی تھی ذمہ واری کل میں
رہنےدو
خود ہی میں نے اس کو پرمیشن ہی نہیں ما ہوں گی ہمیں لیکن جو ہمیں پرانا اسٹاف تھا نا وہ بہت اچھا تھا ان کی لا وہ سب کے لگ بھگ سب نکلے اب جو یہ نیا نیا اسٹاف آیا ہے نا یہ اتنے گندے ہے
ہاں اور کیا اچھا کیا اور بس ٹھیک ہو پاپا گئے تھے نائی کے پاس وہ وہاں سے آ گئے
اچھا
اس کے بال جلدی آ اس طرح سے مجھے آے تھے کرتا جیسے پاپا کے بال آتے ہیں نا اس طرح سے مجھے آتے نا مجھے لیگس تک آئے ہو اس کے بال بہت جلدی آتے ہیں از ہان کوبھی آتے ہے نا جلدی جلدی بال پا پا کوبھی جلدی جلدی آتے ارے بایا نہیں کاٹتا ہے اس کو ہے ہی نہیں پا پا کو بال جلدی آت
اس کو میں نے بولا تھا نا ڈاکٹر شہنواز کے پاس جاو
وہ کہاں خود پر دھیان دے رہا ہے ہمم اور آپ ٹھیک ہو آپ نا آرام سے آج کام کرنا آج زیادہ یہ نہیں ہے گرمی بھی
ہاں آج میں آ رہا آج میں نے اوپر سے جاڑوں مارا پتہ ہے آج میں نے کتنے دنوں کے ب
اچھا
عد اوپر میں نے کیا تھا پتہ نہیں کب فرائیڈے کی کس دن میں نے کیا تھا یہاں کام کیونکہ گرمی تھی
اچھ اچ اچھا کیا آج ہمیں کیسے مجھے ٹینشن تھی آپ کی پاور مت ہو جائے گا آپ کیا کرو گی
پتہ میں نے
اچھ
رکھا تھا بالٹین میں پکڑ کے اس میں ڈالا میں نے فریج
اچھا
کا با چوری چوری تو اس
پاگل
اس میں دو ہی اس کو کیا سپین
ہاں
اور وہی پانی ڈالا اپنے سر کے اوپر سے اور ٹی شرٹ
ہایی
چٹکوں کی گائی واپس وہی گیلی ٹی ٹی شرٹ چ اور مجھے کیا نید چڑ
مر جاو ٹھنڈ کی بچی اسے بخار آنے کا خطرہ ہے
نمونیا ہونے کا ایکسپوجر ہو جائے گا اس سے اور کیا اس سے ایکسپوجر
ارے نہ کل میں نے بہت برداش ہی نہیں ہوا میں روز تی ہوںش برف والے پانی سے نہایا
میں نے دن میں نہایا تھا کیونکہ کل تھی نا سیٹرڈے ساتھ تھے نا وہاں کام پہ تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اج تھے نا گھر پہ سبھی آج پاپا بھی گھر پہ ہے بایا بھی گھر پہ عمر بھی
دن میں ہر دن ار نہاتی ہوں دو دو بار سن کے آنے سے بعد اور شام کو سونے سے پہلے مجھ سے دن میں دو بار نہاتی ہوں
اچھا کرتی ہو اس سے ٹھنڈی رہتی ہے نا لیکن یہ مت کرو جو آپ نے کیا ہے نا وہ مت کرو اس سے ایکسپوجر ہو جائے گا اس سے نمونیا ہونے کا خطرہ ہے پھر کیا کرو گی پھر رو گی پھر پتا ہے فین بھی نہیں چھوڑیں گی
نیچے وہ بھی گرم تھا
لگ رہا تھا وہ گیزر کا پانی
ہاں اور سناؤ کدھر پتا نہیں ہم نے کیا ڈالا پنیر کے ساتھ ٹماٹو شاید
ہاں
میں نے بولا پتا نہیں ہم کیا ڈالا پنیر کے ساتھ ماما کی کھانسی ہو گئی تھی یہ لیکن بیچ بیچ میں پھر سے آتی ہے
چلو
آپ رکھا ہے ڈاک
اچھا نہیں بیچ بیچ میں ابھی تو ہوگی نا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے
نہیں آب رکھا ہے نا کنٹیینیو پ وہ متب بند انہیلر مت بند ہی کرنا ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے ہاں ہوتا ہے دوائی سے سائڈ افیکٹ لیکن وہ ضروری بھی ہے اس کے لیے
ہاں ورنہ کیا
اور آب ٹھیک ہو اپ بس گھر پر ہی ہو نا شام کے ٹائم نہیں بھی یہ نہیں بھی مجھے نہیں ابھی پتا یہ مزہ آئے گی ماما کے پاس جیدا ڈر دینے تو پھر آپ میرے پاس آؤ ابھی مجھے نہیں پتا پورا بس ایسے ہی میں نے کہا اب شب کا ٹھیک ہے اس کا ہسبینڈ آیا
ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ تو کب کا آیا وہ تو ادھر ہی تھا
وہ وہ گئی تھی پھر اس کے لیے آپ نے بولا تھا نا اس کو جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اسے پوچھنے پھر گئی ہو
ہاں اس کو ڈاکٹر نے بولا فی الحال مطلب ڈائی کو ہے نائن پوئنٹ س اس کو اب ڈاکٹر نے بولا ابھی اپ رکو ہم دیکھیں گے ایک ایک دو منٹ اور دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کریں گے
ہے نا
پھر بھی آپ کو ٹھیک ہے آپ خود بھی ٹھیک ہو بس اس کو یہ ہے
اچھا ٹھیک ایمی نیا ہوا ہے اسکو شاید
اس اس کا ہسبینڈ کتنا اچھا ہے اللہ کی قسم یہ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں
ہاں اور کیا کیرنگ ہوتے ہے
اس کو انرجی ہی ہاں اس کو مت انرجی ہوتی ہے کام وام کرنے کی اور وہ لوگ رہتے ہیں نا دوسرے م ان تو ان کو ہوتی ہے گرمی
اچھا
یہ اس کو کہتا ہے برتن بھی دھوتا ہے کپڑے بھی دھو تا ہے سارا دھوکے رکھتا ہے اس کو اور مطلب وہ اس کو روز شام کو تازہ تازہ ایک فش لاتا ہے وہی سے بنا کے وہ ادھر ھی ہے
دیکھا اچھی مطلب وہ یہ کیئرنگ ہوتے ہیں اور یہ ہر پتی کا فرض ہے اپنی پتنی کی ہے
پ اخبار میں ہمارے یہاں کون سا پتی کرتا ہے مطلب یہ ہے اتنا کام وہ بھیجتے کہ بی بیوی کو مائکے یہاں جو بھی کرے گی ان کے ماں باپ کریں گے ہمیں کیا چٹتی ہے
ہاں یہ تو یہ رول ہی ہے اسول بن گیا رول بن گئے ہے چلو پھر بھی
ہے یہ لوگ خود
ا ہاں خود وہی نا اچھا یہ بتاؤ مجھے آپ کی فرینڈس کیا کرتی ہے اب کام کوئی جوب وغیرہ
پتی ہے نا وہ اسکول لیکن سنا نے چھوڑا
کیوں
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہوں میں کرتی ہوں
بعد میں ایک ہی کال تھی اب
ہاں
تو کرو نہ کرو ختم
ابھی
ہاں کرو